السلام علیکم بھائی جان ہاں بھائی ٹھیک ہے
اور سناؤ کیسا چل رہا ہے
بڑھیا چل رہے ہیں اللہ کی مہربانی ہے
بشاشا اور سناائیے چائے پیلی
ہاں بھائی چائے پی لیے کھانا بھی ہو ہمارا تو
سویری
ہاں ہو ار
چلو ٹھیک ہے اور سناؤ
آپ
کیا کرتے ہیں
ہوں
کیا کرتے ہو
میں اسٹوڈینٹ ہوں بائی
ہاں کس کلاس میں
ان بی ایڈ کر رہے ہیں ابھی
کس سمسٹر میں
سیمسٹر میں سیکنڈری سمسٹر
چلو چلو بڑھیا ہے رکلے بھی کر رہے ہو
ہاں
چلو بڑھیا ہے بڑھیا
چلو تو کچھ ویسے بات کر لیتے ہیں بھائی ہاں سنائیے آپ
بس بڑھیا
وہ کیا ن ا بھائی پڑھائی بھی ضروری ہے اس سمے میں
ہاں جی بےشک کرنی ہے
ہاں پڑھائی پے لے گیا آپ دور بہت چل رہا ہے جو کہ ڈھی میڈیا ہو گیا تو سب کچھ آن لائن چلتا ہے
بےشک ڈگریاں چاہیے لیکن ہمیں ہنر بھی سیکھنا چاہیے
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی
ہنر آج کے زمانے میں جس کے پاس ہنر ہے وہی پیسہ کما سکتا
ہاں وہ تو یہی ہے پیسے کمانے کے لیے سب سے
شکشا تو ہونی چاہیے لیکن شکشا کے ساتھ شکشا تو آج ہر کسی کے پاس ہے آج تو ہر کوئی گریجویشن کر کے بیٹھا ہے ڈگریاں ڈگریاں کر کے بہت ساری ڈگرییاں کر کے
اب سبھی نے کر رکھتی ہیں گریجویشن وغیرہ تو
ہاں اب تھوڑے تھوڑے دھیان رہے دے رہے ہیں کہ ہم کوئی ہنر بھی سیکھ لے
ہاں وہ تو ہے
چاہیے کہ ہم ہنر ہی سیکھ لیں
ساتھ ساتھ کوئی اسکل بھی ہونا چاہیے جس سے کہ اپنی پیسوں کے آمدنی لگی رہی
بے شک
ہاں
آپ کو آتا ہے کوئی ہنر
ہاں میرے کو آتا ہے ہنر اپن سلائی کا کام کر لیتا بھائی
پھر تو بڑھیا ہے
ایک سيلنے کا کتنا پیسے لیتے ہو
چھے سو روپیہ ڈریس ایک
پھر تو اچھا مل رہا ہے یہاں
کریا تھا جب میرے پاس سا کے پراپت کرنے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے ایسا بولا اپنے حساب سے کچھ دیکھ لیے تو میں ایک دو مہینے کے لیے کام پہ چلا گیا تھا
بیشک
کہ شکشاایجوکیشن کے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے تو میں نے سوچ کے اکیے شکھا سے کام نہیں چل گاچھ روزگاری بھی دے گے جسے کہ آگے چل کے اپنا کام بھی گزارا ہو سکے ہاں اکیلی سچا سے ہی کیا ہوگا جب پیسہ ہی نہیں رہے گا تو پاس میں
ہاں آج فیز بھی جتی ہوتی ہے نا آج تو فیز بھی بہت ہے
ہاں پھر میں نے سلائی کا کام سیکھ لیا
اچھا کی اس میں بات ہے اچھچ
آتا ہے میرے کو
موسم کیسے موسو
موسم ٹھیک ہے بارش کا سا موسم ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی آواز چل رہی ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی تھ ابھی تک بادل تھوڑی اب دھوپ نکلی ہے
تو آال بار سے آ جاتی ہے آال بار پانی ہو جاتا ہے
ہمارے یہاں کبھی بادل کبھی بارش تو کبھی بہت دھوپ کبھی بہت
ہاں ایس ہی ہوتا بائے
کیا ہی کرے موسم کی تبدیلیاں ہیں
موسم تو ہے
موسم بدلتا رہتا ہے ایک سال تو ایک موسم رہے گا نہیں
موسم کیا ساتھ ساتھ انسان بھی ب بدل جائے تو اچھا ہی رہتا ہے
انسان ایک ہی رہنا چاہیے
نہیں موسم کے ساتھ اپنی پرست کو ڈالنا چاہیے نا
ہاں وہ تو وہ چاہیے وہ تو ہے
کر رہا ہوں مطلب موسم کے ساتھ ساتھ اپنے ویوہار پرتن
ہاں ہاں وہ ہے وہ ہے مجھے لگا کہ آپ وہ ب کی بات کر رہے ہو
آ نہیں ایسے بدلنے کی بات نہیں کر رہے بھائی میں
نہیں وہ بدلنا تو غلط
ہاں وہ تو ہے اب گرمیوں کا ماحول ہے گرمیوں کے رہن سہن کے لیے اپنی ویوستھا کرنی چاہیے کولر پنکھا اے سی وغیرہ ٹھنڈک کے لیے
ہاں آ جنپتی جون ٹیکنالوجی آ رہی ہے ترقی ہو رہی ہے
ہاں ان بھی ہی بول رہا ہوں
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آگے آگے جائیں معاشی کے ساتھ چلیے
اب یہاں سے ہی کچھ سمے سر بارش کا موسم آنے والا ہے تو کو اس کے لیے بھی ووستھا کرنی چاہیے
ہاں
کیونکہ پانی سے بچاو کے لیے اپنا گھر مکانا چاہیے ریپئرنگ ہونا چاہیے جس سے کہ پانی گھر پہ اندر نہ آ سکے
ہاں نقصان نہ ہو
تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ب موسم کے انوسار ہی تو دھیان رکھیں گے ہم
ہاں اس میں تو کوئی دوورہ ہی نہیں ہے
ہاں کیونکہ ابھی پھر بارش کے بعد سردیوں کا موسم آ جائے گا تو سردیوں میں پھر کمبل وغیرہ گرم کپڑے وغیرہ پہننے وغیرہ وہ سب کھڑکی بگڑی سب بند کرنی پڑتی ہیں جا کے کہیں سے ہوا بھی نہ ہے ٹھنڈی
اچھا لگتا ہے
میرے پا تو سردی زیادہ اچھا لگتا ہے
کیوں
کیونکہ سردی میں آرام سے کام بھی بڑھیا ہوتا رہے اور اپن ایک جگہ بیٹھ کے آرام سے بڑھیا رہتا ہے زیادہ سردی بھی ہو تو بھی سہن کر لیتے ہیں کم ہو تو بھی سہن کر لیتے ہیں لیکن گرمیوں میں سہن نہیں کر پاتے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے تو
مجھے تو گرمیاں ہی پسند ہے
میرے کو گرمی زیادہ اچھی نہیں لگتی مے کو تو سردی زیادہ اچھی لگتی ہے
نہیں ہمارے یہاں برف پڑتی ہے تو سارا کام بیٹھ جاتا ہے
ہاں وہ تو ہے ویسے آپ کہاں سے بھائی
کشمیر
ہاں تو ادھر سے برف ہی برف رہتا ہے ادھر کی طرف تو آپ کو تو پھر گرمی کا موسم ہی زیادہ اچر رہے گا
ہم ہاں ہمارے یہاں اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اچھی دھوپ ہوتی ہے اچھی خھاصی
ہاں ہلکا سا موسم رہتا ہے بیچ کا سا موسم
ہاں ہمارے یہاں تو
ہاں ہمارے یہاں تو ٹیمپریچر اڑتالیس پ بن جاتا بھائی گرمی میںہت ٹیمپریچر ہواتا ہے
ہاں باہر کے وہ ہے باہر ہمارے یہاں
نہیں کر پاتے ہیں ا راستھان کے رہنے والے ہیں
ہاں ہاں اگر رجستھان میں تو زیادہ ہی ہے
ہاں ابھی بھی پینتالیس پلس ہے پھر بھی بارش کا موسم ہو رہا ہے جب بھی
ہاں جب اچھے سے دھوپ نکلی گی تو تو اس ٹائم تو آپ کا ہی م تھا
ہاں دھوپ نکلتی ہے تو ہم کہیں نہیں جاتا وہ موسم وباگ ہے نا اپنا الرٹ کر دیتا ہے کہ آج گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے آج تی تیز دھوپ تیز بارش ہوئے گی تو گھر سے گرمی ہی رہے
چلو قدرت ہے اللہ کی ہاں
ہا
اب ایک سات تو ایک موسم رہ نہیں سکتا
ہوں وہ تو ہو رہای نہیں سب وہ تو پرر چینج ہوتا ہی ہے موسم تو
ہاں تبدیلیاں تو آتی ہی رہتی ہیں
ہاں انسان کوئی پرستستتی ہے بھائی
دیا
ہاں بھائی اگزام دے دیا میں نے
کتنے پیپر دے دیے
ابھی تک ابھی تک ہم نے دو ایگزام دیے بھائی
دیدی ہے اور سناؤیک گھر والے ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں ابو جان سب ٹھیک ہیں سب خریت ہیں
چلو بڑھیا ہے
ہوں
ج کچھ کھیلتے ہو
ہوں
کرکٹ ورکٹ کھیلتے ہو
ہاں میں کرکٹ کھیلتا ہوں لیکن میرے کو ایتھلیٹکس زیادہ پسند چند دوڑ کرنا
دوڑ کر نہ ہو اس میں دوڑنے میں تو مزہ ہے
ہاں میرے کو ایس زیادہ پسند ہے کیونکہ میں نے شروع سے ہی ایتھٹکس میں باگ لیا ہے میرے پاس دو تین میڈل رکھے ہیں نیشنل میڈیکل سرٹیفکٹ
سب تو بڑھیا میرے کو بھی شوق تھا وہ لانے کا لیکن میں ک ہی نہیں سنا میں اس اسکول میں پڑھتا تھا جہاں کہیں لے کیا ہی نہیں جاتے تھے نہ تو کھیلے نہ تو کوچ آپ لیٹ ہیں آپ کو چوٹے چھوٹے س اسکول میں بڑے بڑے پلیئر نکلتے ہیں
بائی جان میں تو ہوسٹل میں پڑھا ہوں مطلب سی بی ایس س بورڈ میں کیا سرکار کی طرف سے سب کچھ فری ملتا ہے ہمارے لیے س وہ وہی ٹورنامنٹ کراتے تھے اپنا
ہاں ہاں
ہ اسی لیے میں نیشنل کھیلا ہوں دو بار
کس میں ایتھلیٹکس میں
ہاںتلس میں چار سو دو سو میٹر کی ریس میں اور جو بال پینک ہوتا ہے نا جیولنگ
ہاں
اس میں بھی میڈل ل آؤ میں
ہاں چار سو میٹر میں کتنا ٹائم لگتا تھا آپ کو کو
چار سو میٹر میں لگاتا میرے کو انچاس سیکنڈ
ان چس
م چاس ہاں وہ وہ کیا کہ اپنے اپنے اسکول سے نئے نئے ریجن آتے ہیں تو چار سو ری ن مطلب میں اکیلا ہی پسٹایا تھا اپنے
ہاں ہاں میں بھی دوڑ رہا ہوں دو تین دن سے آج
ہاں ہاں
آاں چھٹی ہی رکھی ہے مجھے لگا کہ ریسٹ بھی ہونا چاہیے
ہاں وہ تو ہےی ریسٹ بھی ہونا چاہیے چھ سات دن بھاگنے کے بعد ایک دن ریسٹ ہونا چاہیے جیسے کہ ماس جسی شریر کی ہوتی ہیں وہ تھوڑا تھکان فیل نہ کرے مجبوتی ہو ملے ان کو
ہاں سولہ سو میٹر میں کتنا اچھا ٹائم ہوگا ایک اچھا ٹائم
میریرا کا آب ھ
ہاں
آپ کا سولہ سو میٹر لگا تھا میرا
میرا وہ کتنا اچھا اچھا ٹائم ہوتا ہے
اچھا ہوتا ہے مطلب پانچ منٹ تک نکل جائے ساڑھے چار تک مل جائے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے
کام ہے اس میں تو بہت ریکس لگے گی
نہیں آپ ایسے ڈفینس کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لیے تو اتنا ہی ٹائم رہے گا اگر آپ ویسے نکال رہے ہو تو کوئی دقت نہیں تو چھ منٹ نکل جائے گا اچھا ہے چھ منٹ چھ منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سولہ س میٹر میں تو
ہاں وہ ہے
اگر آپ نے ایسے آرمی وغیرہ کی سی آر پی وغیرہ کی ان کی تیاری کرتے ہیں ڈیفینس کی تو اس میں کیا ہے کہ اس میں تو ٹائمنگ کے حساب سے ہی ریس نکالنی پڑتی ہے
ہاں وہاں تو دوڑنا پڑتا ہے
کیونکہ میں بھی آرمی کا فزیکل نکال چکا ہوں تو میرے بھی ساڑھے چار منٹ میں نکال تھا سولہ سو میٹر کا
تب تو بڑھیا ہے پھر کس میں
وہ کہ میں گیا نہیں تھا میرے گھر والوں نے منع کر کر دیا بولا تھا کہ تم کیا کرو گے ابھی جا کے کچھ الگ تیاری کر لو آپ کو پھر گھر سے ہی باہر رہنا پڑے گا
ہاں
وہ بول رہے تھے آپ ٹیچر کی تیاری کر لو ہاں وہ تو ہےئی لیکن اب اپنے گاؤ میں سے ہی ہوتے ہیں
رواج ہے
ہاں وہ تو اپنی اپنی ہے ہی بھائی
ہ شوق تو ہے اپنی دیش کو
ہوں
کوئی صلاح دے دو دوڑنے کے لیے جس سے میں اچھا دوڑوں آپ تو
دوڑنے کے لیے بائک آپ صبح دوڑتے ہو شام کو
صبح
ہاں تو صبح دوڑنے کا سمے بہت اچھا رہتا ہے
ہاں صبح پانچ بجے
سوستھ ملتی ہیں کیونکہ پردوشن نہیں ہوتا ہے اس میں سانس لینے میں پروابلم نہیں آتی سوئی سبح
ہاں ایک تو وہ ہے اور انسان بھی اچھا ہوتا ہے صبح سویر اھا ہوتا ہے